ولم
ا ٹھیک اچ سر
الحمد للہ آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے گھر پہ سب ٹھیک ہے
جی اللہ کا شکر ہے سب لوگ ٹھیک ہیں
اور کیا کرے کھانا کھایا
ہاں کھانا کھا لیا آپ نے کھایا
ہاں بس کھانا ہی کھا رہے تھ اب
اچھا پھر کھانا میں کیا بنا تھا آج
آج ہم نے یخنی بنائی تھی اور پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس کے لیے کھانی فرائی کر کے میٹ
اچھا اچھا طبیعت نہیں ٹھیک کہ پھر بھی میٹ کھا رہے ہیں
کیا کیا
طبیعت نہیں ٹھیک ہے پھر بھی میٹ کھا رہا ہے
مطلب اس کو خھاصسی زکام ہے اس کے لیے ہم نے اس کو فرائی کر کے دیا اسپائسی والا
اچھا
تو اس سے جو کام ہوتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے
اچھا اچھا
ہاں
مجھے نہیں معلوم تھا
ہاں اس کو اسپائسی بنا کے دینا ہوتا ہے اچھا سا فرائی کر کن
ہوں ہ
اس سے پھر فرق ہو جاتی ہے
میٹ میں آپ کون سا میٹ لاتے ہیں
ہ جی جی لاتے بیف کا بھی لاتے ہیں شیف کا بھی لیکن ہم زدہ بیف کئی خاتے ہم شی شف کو پسند نہیں ہے اتنا ہاں
ہ آپ کے یہاں وہت زیادہ چلتا ہے
دونوں چلتے ہیں لیکن مجھے تو خاص کر یہ شیب کا پسند ہی نہیں ہے مجھے جیسے ہاں ہاں ہاں
ہ میں نے سنا ہے شیپ کا گوشت استعمال کرتا ہے
لیکن جو کنٹینیو کھاتے ہیں ان کو نہیں ہوتا ہے ہ ہمیں ہاں ہم
جو بھی کو
ہاں تو ہم بھی پزہ کاتے تو مجھے اسی میں مزہ آتا ہے
ہوں نہیں صحیح ہے آپ کے یہاں ٹمپریچر ا ہے بغیر بگر کوچ کر آپوگ زندگی نہیں رہ پاؤ گے
ہوں میں نے آز کچھ آپ نے بریکنگ نیوز سنی تھی
دہیں
کیوں آپ نہیں آپ نیوز نہیں کرتے ہو نیوز پیپر
نہیں نیوز نہ نیوز دیکھتے ہیں نہ نیوز پیپر پڑھتے ہیں
اچھا ٹھیک بریکنگ نیوز یہ کہ آج آپ کو ڈانڈ پڑی ہے ابا سے
جس کو مجھے
ہاں آپ کو
کہ وہوں
جچ ہاں میں نے بریکنگ نیوز تھی مجھے نہیں پتا
میں کس کے وابپس ہے آپ کو وابس میرے وپس ہیں
آپ کو اپنے بابا سے ڈال پڑے
کیوں کیوں وہی تو پوچھناے ہے کیوں
اس لیے تو میں نے صرف نیوز میں دیکھا تھا ایسا ہے
ہ
پھر میں نے سوچا کہ پہلے آپ کو ایک بار کال کر لوں کہ میں دیکھ لوں یہ سچ ہے
ا ک سمج میں
ہم نے سنچا کہ آپ سے پوچھے ابھی ابھی رانی کی ہیلپ کہ چلو کوئی بات نہیں مجھے جھوٹی جوٹی کہتی میری لاڈو بہنی بہنا تو آپ آپ نے میں آپ کو یہ بعات میں کہوں گی پرسنلی
نہیں نہیں بتائیے کیا ہے
یہاں پہ رانی ہے اس لیے میں رانی کے سامنے کہاں کہوں گی کہ کیا یہیں پہ ہے نا اب جب میرے پاس کوئی مطلب ہے نا اور آپ بھی اکیلے ہوں گے تب میں آپ سے شکایت کروں گی
کیوں رانی کو رانی سن جائے گی تو کیا ہو جائے گا
نہیں مجھے رانی کو نہیں سنانا ہے
اچھا
اور ہاں اگر میں آپ کو کہوں گی نا تو آپ نانی کو کہو گی اس لیے میں آپ سے بھی نہیں کہوں گی آپ
نہیں ایسی بات نہیں ہے میرے اندر یہ بات نہیں ہے ایک لوگ کی بات دوسرے سے شیئر کرنا
ہاں و کیا گے
میرے اندر یہ صفت نہیں ہے کہ آپ کی بات کسی اور سے شیئر کریں کسی اور کی بات آپ سے شیئر کریں
ہاں ہاں نہیں آ پھر رانی کے ساتھ شیئر کرو گے بات ہی اس لیے اب میں آپ سے وہ بات بھی نہیں کروں گی
کیوں کیوں آپ کو لگتا ہے کہ ہم شیئر کریں گے
ہاں اب شئیر کروگی
کیوں کیوں ایسا کیوں لگتا ہے آپ کو
میں آپ سے گسا ہوں
کیوں وہی تو پوچھنا ہے کیوں
اور نے مل ہیلف نہیں
کیا ہیلپ میں کی بتائیے
میرے کام ہے
کون سے کام میں
آپ گھر بیٹھ گئے مجھے دن بھر اتنا کام ہوتا ہے آپ سوچ د نا بہن کو کام ہوتا ہے کہ میں اس کو اگر یہ وہاں کا کام کارپیٹ وغیرہ خود کرے گی لیکن آپ میرے لیے یہ برتن وغیرہ دوؤ گے اور کھانا وانا بناؤ گے
کھانا بنانا تو مجھے آتا ہی نہیں ہے
آپ کو سامنے رکھنا آپ مجھے کہنا کہ پہنچے
کیا ہوا
اور فون سے سامنے رکھنا اور دیکھنا مطلب ریسیپی کیا ہے اس سے پھر
ہوں مطلب ہم سمجیں نہیں
مطلب فون پہ آج ہر ایک ریسیپی آتی ہے
اوکے
جو ہمیں کھانے میں بنانا ہوگا اور جو آپ کو آسا لگے گا
ہوں
ایک منٹ
مجھے کال ہے دیلی ویڈیو کال پتا نہیں کی اس کی
پھر اٹینڈ کر لیجیے اٹینڈ کر لیجیے
میں پہل آپ سے بات کروں کہ اس کو اتنا بڑا پاسورڈ دینا ہے میں بات کر د رہی ہ اس لیے میں ابھی واٹسپ کو واٹسپ و
پاسورڈ لگایا ہے واٹس ایپ میں
کا
ہ کی
پ بہت بڑا پوس بڑا
کیوں پاسورڈ لگایا ہے
ہاں میں نے پرسوں لگایا ہے
کیوں یہی تو پوچھ رہے ہیں ہم
مجھے ہائی کٹ سے آڈر آیا ہے
کس چیز کا
ہائی کورٹ سے مجھے آڈر آیا ہے واٹسپ میں کہیں کہوں گی نا واٹس پہ واٹسپ پہ پاسورڈ لگا دیجیے اور فنگر پرنٹ ہٹا دیجیے تو ورنہ میرا فنگر پرنٹ تھا
ہوں
تو مجھے اس سے آسانی ہوتی ہے لیکن مجھے ہائی کورٹ سے آڈر آیا کہ ایسا کر لو تو پھر میں نے کیا
لیکن واٹسپ پہ لاک لگانے کی کیا ضرورت ہے جیاب فون پہ لاک ہے
فون کا پاس ہے سانی کا پاس میں سب کو پت ہوتا ہے
اچھا
ہاں تو جو میرے واٹس ایپ کا پاسورڈ ہے وہ ففٹ ورڈس ہیں
ففٹین ورڈس
ہاں
مطلب کوبھی ایمرجنسی میں اوپن کرنا ہوا تو دو تین سال لگ جائیں گے اوپن کرنے میں
ایمرجنسی میں ب س کام کرنا ہوتا ہے ایمرجنسی میں ڈائریکٹ کال ہوتی ہے
نہیں نہیں ایمرجنسی میں جیسے کسی نے کہا کہ د اس کو میں نے ایک پک بھیجی ہے کیسی ہے اس کو بتاؤ اس کے بارے میں کیا ہے یہ ہے وہ
تو مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے ٹائم ٹرائپنگ کرنے میں
اچھا ٹائمنگ فاسٹ ہے آپ کی
ہاں ہل جی جلی کر لی ت
ہوں
لیکن اب کبھی کبار جلدی میں ہو جاتا ہے بس اگر چاہ گ میں ہوگا نا جلدی جلدی یہ ایک ورڈ وہاں یہاں
ہوں ہوں
وہاں یہاں تو وہ ایسو نہیں اگر پاس وورڈ میں ہوگا نا ایک وورڈ میںاں یہاں پورا پاسورڈ پ ن سے دینا پڑتا ہے
ہوں ہ وہ تو ہوگا ہی
مجھے ایک کے بد میں کیوں ہوتا ہے بہت بار ہوا پھر مجھے اتنا غصہ آتا ہے ایک کے بدے کیوں ہو جاتا ہے
ہاں اوپر نیچے ہے نا وہ دونوں
ہاں مج توے بہت ب وہ جب سے میں نے اس کو یہ پاسورڈ لگیا تب سے مجھے بہت بار وہ مجھے اتنا غصہ آتا ہے
ہ تو پھر پاسورڈ اور شاٹ کر دیجیے
ہاں وہ بات صحیح ہے
ویسے یہ نیوز کہاں تھی کہ آج مجھے میرے بابا نے ڈانٹا ہے
میں نے رات تک کھولا یہ فیس بک
ہوں
تو وہاں پہ آپ کی آئی ڈی اوپن ہوئی
ہوں
اس میں لائک والی چیٹ آپ کو چلی گئی تو وہیں تو مجھے وہاں سے ہیڈ لائن آئی گ آج آپ کے بھائی کو بہت زیادہ ڈانٹ پڑی ہے تو وہ ڈانڈ کی وجہ سے سو گئے ہیں اس لیے وہ آپ کی نش سیل نہیں کر سکتے ہیں
تو کس نے بتایا یہ بات آپ کو
یہ مجھے فیس بک نے بتایا
امیجن والی کہانی ہو یہ ساری
کیاوں
امیجنییشن والی کہانی ہے امیجن کرتے جاہے کرتے جیے کرتے جیے کچھ بھی
جی ہاں میں امیجن کرتے کربھی چیید جی بیٹی سے نکالوں گی
ہوں
پھر میں آپ کو وہ نیوز فارورڈ کروں گی
ٹھیک ہے
ہاں
ویسے مجھے امیجن کر کے کہانی بنانا بہت آتا
کیا کیا
مجھے امیجن امیجن کر کے کہانی بنانا بہت آتا ہے
مجھے نہیں مجھے نہیں میں بہت کچھ سوچتی جیسے کہ
ہوں
جی ن کر فون دتا س خلی آ ت ایپ ہاں آپ کیا کہہ رہے تھے
ہم کہہ رہ تھے ہم کو امیجن کر کے کہانی بنانا بہت اچھے سے آتا ہے
ہاں ہمیں بھی اچھے سے آتا ہے
اور کہانی سنا ہم کسی کو اگر کہانی سنانا چاہیںا ایک آ کے ایک ڈیڑھ گھنٹے کہانی سنا دیں گے امیجن کر کر کے
ہاں اگر میں امیجن کرتے کرتے کوئی کہانی سناؤں گی نا آپ کو ہوگی کہ یہ سچ میں ہے
آپ آپ کو تو مانا جا سکتا ہے
ہاں میں کوب کوال کرتی ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
پھر سان گا اور لچ کر میںا ہ ج ا مج کاک
ہلو ہلو